سلام سلام کیا حال ہے نوساد جی
سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
ہممر تو ٹھیک ہی ہے کرنے گور رہے ہیں
کہیں تو گھوم نہیں رہے ہیں چلیے نتر ہاٹ چلنا ہے تو موسم بھی گھومنے والا بڑھیا کیا ہے
ہاں موسم تو ٹھیک ہے لیکن کام ہے گھر پر اتنا ٹائم ملے گا تب
ہ کام تو کا ہے کام تو آدمی سچ ہے کام تو ہمرو ہے بہت
دھان اور روپائی نہیں ہے کیا آپ کا
ہے لیکن ابھی بہانییہ نہیں ن پار ہے بہانییہ جو تار ہوگا ن
ہاں وہ تو بات ہے لیکن اب وارسہ بھی اس وور بہت کم ہو رہا ہے
وارسہ تو اللہ وارشہ تو انسء کم ہوگا اھاء لگے نہیں رہے گ برسات میںس
ہ گرمی بھی بہت تھا
گرمی بہت ہارڈ کیا ہے جی اتنا ہارڈ گرمی کیا ہے نا دو گند پانی گر رہا ہے پورا امس کر د رہا ہے ایک دم
بے حال حال بے حال کر دینا
مت کچھ کہیے آ کا کا لگائے ہیں برساتی میں
یہ سب سبزی سبزی لگات کے سب سوکھ رہ
کہاں لگائے ہیں سبزی میں
کدو لگائے تھے پہندی ہے تو اس نے کیٹناشک نہیں چھیڑتا یہ آ وہ ٹیکسی ہے بیچا رہا ہے ٹیکسی وکسی بچا رہا ہے
کیڑا نہیں لگا ہے برساتی
برساتی کیڑا نہیں لا پرتا ہے
ہاں پھرتا ہے وہ تھوڑا لر پہ لگانا ہوگا لر پہ لگائیے گا ناا
تب جا کر کے ہے سے پڑے گ
ریٹ کا استتی ہے آپ لوگ کا
بہت سستا ہے
کیسے ہے کیا بولتے ہیں بھنڈی لوکا کا کا ایسے ریٹ ہے
بیس پچیس ہے کدو
ہاں
ڑکی ہے وہ پندرہ بیس بھی ہے ہمار س وکاس نہیں اپنا ٹھیک ہے لیکن ایسا رہنا چاہیے اچنا
تو ما نال طرف ادھر کہیں لے کے جاتے ہیں پیکچی ادھر مہنگا بکتا ہے
ا تو اتنا تو جانے کا مطلب ہے کہ ایک ایک کنٹل ایک کنٹل لے کے جائیے گا سو کے جی تو وہ وہوں پہ چاہ گا کہ نہیں پورا پلان کے ساتھ انا پ جانا ہوگا اور خطرہ کرتے ہیں بائک سے جانے آنے کے لیے تھوڑا
جی رکش تو بہت ہے اور دوری بہت ہے جنگل چھیتر بھی صاہی
جاما تو وہاں ایک آدھ پک اپ کچھ لے کے جائیے پورا تب
یہ تو بات ہے ناشپتی ادھر بہت ملتا ہے سستا سستا ادھر سے لا کے ادھر
ہاں یہاں سے کچھ لے کے گئے ادھر سے کچھ لے کے آ گئے مارکیٹ میں سیلنگ ہو رہا ہے
ہاں ٹھیک ہے ٹماٹر کے کہیں نہیں برساتی لگاتے ہیں ج چھتیس گڑھ یا ٹماٹر ہوتا ہے لر ہو میں
ہاں وہ ک قلم ملتا ہے گرافٹیڈ
ہاں اگر آف ڈیٹ کلام
تو اس کے لیے کھیت بھی اپت رہے گا تب نہ اس کو پہلے اھی اس کو کیا بولتے ہیں سیٹ کور لگا کے مطلب پلاسٹک اس کو پہلے میڑھا ٹائپ سے سیدھا ک بنائیے
تھوڑا سا محنت تو کرنا پڑے گا ندیم جی نے تو اس میں پروفٹ بڑھیا ہو جاتا
پروفٹ صحی بات ہے تو اس کے لیے پہلے کمپوسٹ کھاد ڈالیے کھیت میں مٹی کے بور گوورا بنائیے پورا ایک دم ملا ہے ایک دم کاے کہ اس میں تو یہ کیا بولتے ہیں کھاد ود دینے کے لیے بنے گا نہیں
نہیں نہیں وہ ایک ہی بار جو دینا ہے
ہوں
دے کے اب پلاسٹک ست بچھا کے
ہوں اور اس کے بعد پھر روپائی کریے
ہاں اس کے بعد روپائی کرنا ہے
تو اتنا پہلے پونجی پھسانا پڑے گا بہت
ہاں پونجی تو پھنسانا پڑے گا لیکن ایک بار اگر سفلتا مل گیا نا
ہوں سفلتا مل گیا تو پھر کہنا ہی نہیں
کتنا دس لوگ پھر دیک کے آپ کو دیکھ کے پھر پیدا کرے گا
ہاںگ ایگ مطلب اھی کر لیا نا آدمی ایک کسان تو اس کے بعد پھر تو بہت آدمی ایسا کر سکتا ہے
ایک راانچی میں دوست ہے ہمر وہ گرافٹنگ کر کے ہی اتنا مطلب خوبصورت سزا کے ان لوگ لگات ت نا
ہوں
ہم کو بلا رہے تھے کہ ایک بار آپ دھ لیجیےشکشن لے لیجیے ایک بع ایڈمیشن کیجیے گا ہم بے جی اچھا آئیں گے
تو ان لوگ ایسا اپنا کھیتی کرتا ہے
اپنا کھیتی کرتا ہے بولتا ہے کہ مطلب سیزن میں دو ڈھائی لاکھ کا ہم ٹماٹر بیج لیتے ہیں
تو ان لوگ کا پت نہ کون سا سیٹ رہتا ہے اس ٹائپڈ برسات میں بونے کے لیے لگانے کے لیے اب پت نے کا دوسرا رہتا ہے ا ہمرا لگتا ہے کہ ادھر ہم لوگ طرف مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے وہ کمپنی کا وہ سیڈ ادھاری سے منگانا پڑے گا تب ہو سکتا ہے
اور ادھر کا مین ہے ن کہ واتورن اور جلوایو ہےسے نیونتم رہتا ہے
ابھی ہاں ابھی ادھر اتنا پھول گوبھی پھلا رہا ہے روپا رہا ہے کچھ مطلب پتی ہے مطلب پورا ادھر خالی ایک دم اتنا سندر لگتا ہے نا دیکھنے میں اور ادھر کا مٹی اور ادھر کا کھیت بھی پورا ایک دم گڈھا ٹائپ سے پانی بھرنے والا نہیں ہے ادھر اونچا پر کھیت ہے
چاس کت ہے اورما کت بھی ہے ہم لوگ
ہاں وہی بہ اسی کارم وہاں ہو جاتا
اور ادھر کا ہے کہ کبھی ہائی ٹیمپریچر کبھی لو ٹیمپریچر اک چلتے ہیںسے سکھنے لگتا ہے بت
ہاں ہ وکول اس کو پودا کی اس ٹائپ سے نہیں مل پاتا ہے واتور
یہاں ہے کہ آدرتا کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی نیونتم ہو جاتا ہے پ چل بدشمی کا پتا ہے اس کے چلتے بڑھیا سے پیدا نہیں ہوتی اس کے چلتے ادھر ہم لوگ
تو ابھی ابھی پھول گوبھی رہتا ہے ادھر تو گیہوں تو اسی روپیے پہ جاتا ہے سو روپئے کے جی پہ جاتا ہے
تو بچبے کرتا ہے جیسے اب مولی نکال دیجیے
ہاں تو بولی تو بولی تو ہو جائے گا ابھی تو ادھر کسان ب گا لگتا ہے ندی طرف
ادھر ب دیتا ہے دیکھیے ابھی چو طرف تو لگا دیے ہیں لوگ مولی لگا دی ہیں ٹماٹر لگا دیے گرافٹنگ کر کے لیکن ایسا واتاورن ہم لوگ طرف وسا ہے نا ہم لوگ طرف ہے
ہاں
بش بارش کا موسم ہے تو بارش دھوپ ہے تو خوب دھوپ رہیں گے لیکن ہم لوگ طرف ب اس کے چلتے نہیں ہو پاتے
کنٹینیو دیکھیے لائٹ بھی نہیں رہا رہا ہے اب لگتا ہے گیا ہے اب نہیں دیتا اور ایسم میں کیا کیا جائے پتا نہیں چل رہا ہے
دہلی گھر گھر است ہ آواز کلیئر نہیں آ رہا ہے
ابھی آیا ابھی
تو نیٹ ورک ایشو ہو سکتا ہے
ہاں
برسات میں بتے نا کھیرا کی جو ریسرچ کیا ہے نیا اس کو کیسے آپ لوگ ہاں ریسرچ جو آتا ہے وہ کیسے لگاتے ہیں آپ لوگ
ایسیے ابھی تو ایسی روپ کے ا یہ مطلب کر دی جائے اس کے پ گورانٹ کر دیجے جھانتی بھی دیجیے سنی بازا میں
تو میں نے اس کو کیسے روپتے ہیں پھلا کے کہ سوکھا ہی کو داری مار کے روکتے ہیں
سوکھاہ ہی ایک دم جام جگا نامی کپ نہیں آ تو
مطلب بنا پھلاائے ہوئے اس کو انکرت کرتے ہیں
ہاں وہ ایسے ہی جام رہ گا انا فل ہو روپا جائےگا پ پورا جام ل گا ابھی ہمر کھیت میں پورانا وا گرمی والا جو مطلب کھیرا تھا وہا ایسے جام والا اپنے بہچ ہم
اچھا آدھی ہم کو لگانا ہے دو کٹھہ میں تو اس کو کیسے روکتے ہیں ہم
آدھی تو پہلے روتا تھا اس ٹائپ سے آد یہ د مار کے کیا لن وہ ہو ہے سے وہ وکاس مطلب وہسے دانے میں ٹائم لیتا ہے
ٹائم تو ج ہے انکولت کر کے جیسے نہیں رکھتے ہیں زوری میں
ہاں ہاں وہ تو تب نک بھی نہیں کرتا میٹی سے بیٹھ جاتا ہے اس کو تو اب ویسے آدمی اس ٹائپ سے کر رہے آلو کے پات ایسا بنا کے روپ رہا ہے اسے رکھ دیجے اور پانچ پانچ ہاتھ تھوڑا مٹی دے دیجیے اولا پورا اچھا جام مطلب نکل س رہا پودا ایکم بڑھیا تھا بہت جگہ اسی ٹائپ سے دیکھ رہا ہے
ایسے کہ ہم لگائے ہیں ایک بیس منٹ میں تو وسے جامل نہیں ہے ہم کو لگتا ہے کہ اس کو روپے ہوئے ہو گیا پندرہ دن میں
ہ وہی دکھا تھا وہی دکھا تھا
بھائی اسی کے چلتے ہم کو لگتا ہے نا
ہوں
کہ نہیں جام رہا ہے ت
ہاں پانی سے گرتا ہے نا تو بیٹھ جاتا ہے پتا نا اوپر سے ا حال ہی نکستا نا اس کام کو
تو لگتا ہے کہ ایک اھاؤ رکنا ہے تو جیسے بتا رہے ہیں اسیے روک کے دیکھتے ہیں
ہاں وہ بہت اچھا ہاں بہت اچھا جامے گا وہ
تو اس کو انکرت کر کے روکنا ہوگا
وہ تو انکوری تو ہے ہی ہوگا اپنے لیکن جیسے کہ اور پانچ ٹائپ سے تھواوڑا مٹی آلو جسے ڈکاتا ہے ن اس ٹائپ سے ڈھک دیجیے ایسا مطلب اولا ہنڈریڈ پرسینٹ جام ہے
سبے ہم مسرو بھی تھے
ٹرائل کر کے دیکھیے ایک آوار جیسے ہم کہ اس ٹائپ سے کر کے دیکھیے
نہیں نہیں وہ ٹھیک بتا رہے ہیں اس کو ٹرائل کر کے دیکھیں گے لگا کے دیکھیں گے اسی طرح سے ابھی روکنا ہے اکٹھا میں
ہوں تب اگر سکسیس ہو گیا تو پھر سمجھ ج ایسا ہی رکنا چاہیے ہم تو بہت جگہ ایی دیکھ رہے ہیں
تو تب ویسے ہی روکیں گے کیسے کہ ایسے ہی روک دیے دری مار کے اس میں جنریشن ہی نہیں ہو رہا ہے اب ہوں
جام میں جامی سک نہیں جم سکتا اور مطلب یہ جمو نہیں کیا
ا اتنا مہنگا بہان خریدیں گ
مہنگا تو بہت رہتا ہے اب لیکن
ڈیڑھ سو روپئے کے جی اس کا ہم دیکھیے کہ بہن خریدتے
ہوں
بہن خرید کر لگائے تھے ا ابھی تک دھی ہے س نکل نہیں ہے ا وہ
وہی نا جام مطلب نکلتا نہیں ہے مٹی میں سے باہر تو نقصان ہو جاتا ہے کسان کا بہت
تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں نہے
ہم جس پرک بتائے ہیں اسی